ہ
ا محترما آواز نہیں آ رہی
اب آ رہ ہے
ہلو
وعلیکم السلام
ہلو السلام علیکم محترما بتیں فرمائیں کیسی ہیں آپ
وعلیکم السلام محتمہ بس بت گی میں آپ کیسی ہیں
جی خدا کہ محر بس ٹھیک ہے خوش نما ہیں آپ کو آواز نہیں کیا آ رہی کیاماترما
جی اب آ رہی ہے آپ ب آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
جی بس خدا سے خیریت برس رہی ہے خدا سے برف ت برس رہی ہے اور خدا کی پناہ میں سب ٹھیک کہ سب خوش نما ہے جو
بہت اچھی بات ہے جی ہم بس چست درست ہے تندرست جی ہمارے خاندان میں سب بڑھیا ہے بس اللہ تعالی کی مہر ہے اور سنا ہے آپ
جی شکر گزار خدا کا جی مترا ا بھی نہیں کھایا کھائیں گے ابھی
اچھا جی اور آپ کی تعلیم ہو گئی
یہ تعلیم چل رہی ہے پڑھتے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں آپ بتائیں آپ
جی بہت اچھا جی ہماری بھی تعلیم چل رہی ہے بھائی ہم گریجویشن کر رہے ہیں اور آپ بت آپ کو سیر سپاٹا کرنا کیسا لگتا ہے
جی بالکل خدا کی مہر ہے ہمیں بھی سیر سپاٹا کرنا بہت اچھا لگتا ہے آپ بتائیں آپ آ کو کیسا لگتا ہے
سے پاٹا کرنا بے ححد پسند ہے ویسے آپ کہیں گئی ہیں کیا محترما
جی یہاں گئے ہیں نا کشمیر گئے ہوئے ہیں اتراک کھنڈ ادھر گئے ہیں دہرادون کی طرف گئے ہیں وہ اور اچھے اچھے دریا ہیں بہت اچھے اچھے چشمے ہیں جی
آپ کو کیسی جگہ سیر سپاٹا کرنے کے لیئے اچھی لگتی ہیں آپ کو کہاں جانا بے حد
جی ہمیں دریا پسند ہے ہمیں چسمیں پسند ہے ہمیں ندیاں پسند ہیں
جی بےحد خوبصورت ہے
خوبصورت لگتے ہیں سچ میں خدایا اتنا خوبصورت بنایا ہے
جی آپ نے صحیح کہا اور بتائیں آپ آپ کو جے پور جانا کیسا لگتا ہے م
جی محترما بےحد بہت اچھا لگتا ہے کیا ہی بتائے ہیں آپ کو
جی ہم ہمیں جے پور بےحد پسند ہے وہاں وہاں کا پہنا وہاں کا رہن سہن وہاں کا سب کچھ ہمیں بےحد پسند ہے
جی محترما ہمیں بھی بےحد پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے کیسے بتائیں ہم آپ کو جے پور تو سچ میں ہے ہی خوبصورت
جی آپ نے ایک دم صحیح کام ہوتا ہے وہاں
مکربا کیا آپ کو پتایا ہے کہ بھارت کیسا پردھان دیش ہے آپ جانتی ہیں اس چیز کے بارے میں
جی آپ بتائیں ہم سن لیں گے سمجھ لیں گے
آپ کو پتا ہے ہمارا بھارت کشی پردان ہے ہمارے بارت کو کشی پردان دیش بولا جاتا ہے اچھا محترما آپ بیں گے کی کی کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو کچھ جان
جی ہمواں پہ تازی ک شان ہے
آپ کو پتا ہے ہاں ہمارے بھی ابو ہمارے ابو بھی ایک کسان ہیں آپ کو پت ہے بھارت کی بھارت کی جو ارت ویوستھا ہے نا بارت کا جو بھی ویوستھا ہے اس اس کا میرو دنڈ بولا جاتا ہے اس کا میرو دنڈ کہا جاتا ہے کرسیی کو
جی
کئی کئی جگہ پہ تو اس دیش کی آدھار شلا بھی بولا جاتا ہے رش کو جی بالکل کھیت میں فصلیں کر پ وہ آدھار چلائے لوگوں کی آپ بتائیں
کسان کے لیے کتنا نقصان
وہی تو وہی تو ہم بتا رہے ہیں بارت کے لگ بھگ ففٹی ون پرسینٹ جگہ پہ کرشی کری جاتی ہے آپ کو پتا ہے کرشی کا یوگدان ففٹی سکس پونٹ فٹی سکس پرسنٹ ہے اور بتائیں محترما جی بالکل بالکل اور آپ کو بتائیں جیسے کری بالکل کری پر آدارت آدھارت ہے یہ دیش ہمارا ملک ہمارے دیس ہمارے ملک میں کرسی سب سے زیادہ جاتی ہے اور پر بدیں کری کو ایک طریقے سے ہمارے ملک میں رسی کو ایک طریقے سے جوا بھی بولا جاتا ہے کہ موسم خراب ہو جائے کسان کی فصل خراب ہو جاتی ہے کیا ہی کریں کبھی کبھی قدرت ایسا کہہر برسا دیتی ہے کہ کسان کو کہ برکت نہیں ہوتی
پ نے پچھلے سال پو بھی سرسوں کی فصل تھی اور اولی ہو گئے پھر اس کے بعس
جی بالکل محترما جب جب سرسوں کی فصل کھڑی ہوئی تھی جب ایک دم پکی ہوئی تھی تب اس پہ اوولے پڑ گئے تھے تھے اس کی وجہ سے بہت ہی تکلیف ہوئی تھی ساری سرسوں کی فصل خراب ہو گئی تھی محترما
اکثر کا ایسا ہوتا ہے یہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش ہو نہیں ہے اور جب بارش کی ضورت تو ب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کسانوں کا ب نقصان ہو
جی محترما بہت بےحد نقصان ہو جاتا ہے کیا ہی بتائیں
کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی بارش سو جاتی کبھی بارش نہیں ہوتی
ارے محترما جب فصل بوئی جاتی ہے اس وقت پہ بارش نہیں ہوتی ہے کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں دھان بو دنے چاہیے کبھی ایسا لگتا ہے کہ باازرا بہت دینا چاہیے پر موسم اس طرح خراب ہو جاتا ہے کہ باجرے کی اگر ضرورت تو تب تو دھان کی جیسے بارش ہو جاتی ہے اور جب ہم دھان بوتے ہیں تو پھر باازرے کی طرح بارش ہو جاتی ہے کیا ہی کریں ختا کہ بند خدپ بالکل پوری طرح پوری طرح ینڈ ہوتے ہیں یہ لیکن خدا ایسا کہہر بڑ آتا ہے کبھی تو پر کیا ہی کریں قدرت تو کہر برسائے گی خدا تو کہہر برساائے گا ہی جب بندے سنیں گے نہیں خدا کی جب بندے خدا کے جیسا کام نہیں کریں گے نیکی نہیں برتیں گے تو اور کیا ہی ہوگا
پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں
جی بالکل پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں جن پیڑوں کو لگانا چاہیے ان پیڑوں کو پارٹ دیتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سرکار تو کئی یوجناائیں بھی چلاتی ہے پنچ وورشی یوجنا چلتی ہے
تولیے
جی بالکل محترما آپ صحی کہہ رہی ہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں کئی طریق کی وجنا بھی چلائی ہے سرار نے وہ پنچ ورشی وجنا کے چلائی تھی جس میں پہلی پنچ وورش وجنا میں دو پوائنٹ سات ایک پرتیشت کرشی چھیت میں ودھی ہوئی تھی ابھی بھی کی وجنا چل رہی رہی ہیں بارے بھی پنچ وشی وجنا جو ٹرینڈ ٹنڈ میں ہوئی تھی اس میں بھی ایک پوائنٹ چھ پرسینٹ
خودی
کشی کی وددی میں در ہوئی ہے
خود روڈ سڑک نکالنی ہوتی ہے بڑی بڑی عمارت
جی بالکل عمارتیں کھڑی کرنی ہوتی ہیں اسی لیے بنوں کو کٹوا دیتے کی ہے سرکار
جمے دار ہو
سرکار اپنی ارتھ ویوستھا کو کھڑا کرنے کے لیے بنوں کی کٹائی کر دیتی ہے یا خدایا ہم پت نہیں خدا کے کہہر سے کیسے بچیں گے قدرت کے خر قدرت کے قہر سے کیسے بچیں گے اور پت ہے فصلوں کا تو کئی طریقے سے الگ الگ بتایا گیا ہے فصلیں ربی کی ہوتی ہے قریب کی ہوتی ہے جائید کی ہوتی ہے آپ جانتی ہوں گی
حساب سے بٹوارہ کیا ہوا ہے کس اس موسم میںگ لیکن آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل مطلب بیج وغیرہ بھی آنے لگے جس کی وجہ سے
جی بالکل ل جی محترما بالکل اور بتائیں محترما ہمارے ملک کو نا ہمارے ملک کو چھ جگہ میں بانٹا گیا ہے اگر ہم کی دیکھیں نا تو ہمارے ملکوں کو چھ جگہ میں بانٹا گیا ہے جیسے اگر اپن دیکھ کیا پورب کی طرف پورب میں دھان جووٹ اور چائے بولی جاتی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا م کی طرف ترپا کی طرف ادھر چائے بول جاتی ہے جوٹ اور تھان جی بالکل اور اگر ادھر دیکھیں آپ پورا وہ پورب اور اتر کے بیچ میں ایشان والی جگہ کو دیکھے نا تو ادھر گیہوں چنا گنا بویا جاتا ہے اور جیسے ادھر دیکھے ریگستان کی طرف تو موٹا اناج ہوتا ہے ادھر جیسے باجرا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں
پھر یہی ہو ہو اب کیا ہی کر سکتے ہیں آپ کو چیس برسات کا م تی یہ پانی کمو
جی بالکل بالکل محترما اور ادھر جب آ کے دیکھیں گی نا نا گجرات کی طرف تو کپاس اور تلن ہوتی ہے جی بالکل اور ادھر آ کر کے نیچے آ کے کے دیکھیں گے تو پھر ادھر موٹے اناج تلہن وغیرہ ہوتی ہیں اور سیدھا ادھر جا کر کشمیر کی طرف دیکھیں گے پورے اتر میں جا کر دیکھیں گے تو ادھر تو پھل ہی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کشمیر کے کشمیر کے سیب آتے ہیں کشمیری سیب آتے ہیں کشمیری چوارے آتے ہیں
بےحد خوبصورت بات ہے لیکن لوگوں کو قدر نہیں ہے بس لوگوں کو تو اپنا
قدر نہیں ہے یہی یہی سب سے بڑی پروابلم ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے محترما موٹے اناج میں کون سے کون سے اناج آتے ہیں
سب کا ذمہ دار بھائی خود ہے یہ بات تو ہم کو پتا ہی نہیں ہے
جی محترما آپ کو پتا ہے موٹے اناج میں کون سے کون سے اناج آتے ہیں جیسے کا ہے جیسے جوار ہے جیسے بازرا ہے جیسے منڈوا ہے جی بالکل اور جی آپ کو آپ کو جانکاری ہے جو سب سے جو سب سے سے ا زیادہ کھاد آنے والے جو فصل ہے وہ کون سی کون سی ہے جیسے گیہوں ہے جیسے دھان ہے جیسے جوو ہے جی بالکل محترما اور جو چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے خادان ہوتے ہیں جیسے رگی ہے پودو ہے ساوا ہے ککن ہے چنا ہے کٹکی ہے ان چیزوں کو شامل کیا جاتا اور ویسے بھی محترمہ آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ چاول تو پورے دیش میں کھایا جاتا
جی ہمیں بھی چاول بےحد پسند ہے ہمیں چاول سے بنی ہر طریقے کا کھانا بےحد پسند ہے ہم
نوترماں سب پسند کرتے ہیں ہ طرف چاول بنتا ہے جیسے اگر آپ ادھر جاؤ گے دکچن کی طرف میں تو ادھر چاول کو ادھر چاول کو اڈلی میں بنا کر کے کھایا جاتا ہے
اڈلی باقی کی بھی کئی ساری ایسے کھانے طریقے ہیں کھانے کے پکانے کے طریقے ہیں ب خو سور اور بے حد اچھے لگ
جی بالکل جی بالکل م محترما جی بالکل تبھی تو ہم نے کہا تھا جب چاول کی کھیتی کے لائق برسا ہوتی ہے تب تو یہ لگتا ہے کہ ہم باجرا بو دیتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کاچرا ہو جائے گا یکن جب ایسا لگتا ہے کہ چاول چاول بول دیں چاول مطلب دھان کر دیں توب بارش اتنی کم ہوتی ہے کہ چاول کا کوئی پتا ہی نہیں چلتا
اسی سے ٹیمپریچر کتنا بڑھ جاتا ہے
جی بالکل محترمہ اے سی سے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیا ہی پت ہے کولر پنکھوں سے کام جو نہیں چل رہا نا کولر تو ا مس دے دیتے ہیں
مطلب پتاہ ہے آپ کو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ادیکاری وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو گونجتے تھے مطلب پیسے دے دیتی ہیں اور وہ کام کو روک لیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کئی لوگوں کی بجلی کے بل کی رسیدیں کرتی ہیں
یہ بالکل محترمہ ارے وہ غلط طریقے سے لائٹ کا استعمال کرتے ہیں نا بجلی کا استعمال غلط
جی بھائی تو چ ان کو تو بس مفت میں جائے اور بھرپور ماترا میں مل جائے پھر ان کی قدر کرنا ایک دم بند ہو جاتا ہے باقی
جی بالکل محترما آپ صحیح فرما رہی ہیں آپ نے ایک دم صحیح فرمایا پر کیا ایک کر سکتے ہیں ہم تو صرف خود خود کے لیے بس ہم تو کوشش کرتے ہیں یا خدا ہم تو کر لیں ہم تو نیکی برت لیں ہم تو میٹر کے ساتھ لائٹ جلا لے ہم تو پانی کا ا اچھے سے کر لیں کم سے کم ہم تو جی بالکل کم سے کم ہم تو بنوں کی کٹائی نہ کریں ہم پیڑوں کو خراب نہ کریں ہم اتنے ہی پودے لگا دیں ہیں جتنی ہم کٹوا دیتے پ ویسے آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے بار شکریہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں خدا آپ کے خاندان پر رحمت برسائے آپ کے خاندان کو برکت دے یا خدا آمین خدا آپ کے خاندان کو ہمیشہ خوش رکھے
ج
ج محترمہ خدا آ کے خاندان کو ہمیشہ خوش رکھے ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں یہی آ کرتے ہیں جی بالکل آپ کا بھی بار بار شکریہ بہت بہت شکریہ یا خدا